ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں جی آپ بتائیں
جی جی ہمارے یہاں سب خیریت آپ بتائیں آپ کے یہاں سب خیریت
سب خریت ہم کہتے ہیں آپ کے گھر میں آپ کی امی ابو سب ھ ہیں
جی جی ہمارے یہاں سب اچھے ہیں سب کہہرییت ہیں بس اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں آپ کے یہاں سب اچھا ہے نا
ہونا بھی چاہیے ہونا بھی چاہیے سب خری تارے یہبھی میں آپ سے یہی کہنا چاہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے مطابق ہمیں فاسٹ فوڈ کھانا چاہیے یا ہیلدی کھانا کھانا چاہیے
دیکھیے میں آپ کو بتاؤں دیکھیے دو طرح کے ایک تو ہوتا ہے کہ دیکھو جیسے ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ بچوں میں نا فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ کریز بڑھ گیا ہے
یس یس یس یس یس بالکل صحیح بولے آپ بالکل صحیح بتایا آپ نے
بالکل دیکھیے وہ ہوتا ہے کہ چلو ہم کبھی کبار کھا لیتے ہیں تو دیکھیے وہ چلتااتتا ہے لیکن اگر آپ سوچیں کہ ہم روز کھائیں گے تو وہ آپ کے شریر کے لیے بالکل بھی صحیح نہیں ہے
ا ہاں ج ہاں ج بالکل بالکل بالکل ریلٹی ہے تو رلٹی
جی دیکھیے اب ایک ایک بات اور کیا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے باہر کا کھانا تالب ہونا باہر کا بھی چاہے گھر کا بھی ہو تالب بنا کم ہی کھانا چاہیے میں آپ سے بولوں گی کہ جتنا ہو سکے آپ تلا بنا اوائڈ کریں ہم بھی تھا تعالی بناب اوائڈ کرنا شروع کر دیا ہے ہم تھوڑا تال بنا کم کر دیا ہے میں نے بھی کھانا کیوںکہ گرمی کی وجہ سے تال ب انا زیادہ کھا لیتے ہیں پھر ہمارے شریر پر اثر پڑتا ہے اس چیز کا
بالکل صی بالکل دھھییے میں نارملی آپ کو ایک بتاؤں گا میرے ایک فرینڈ ہے
جی جی
اس نے ہاف پلیٹ موموز کھائے تھے
جی جی جی
تو اس کے پیٹ میں بہت درد ہونے لگ گیا رات کے ٹائم
اچھا
ان نے ہمیں بتایا کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے ہم نے تو اس ٹائم اس سے کہا کہ دیکھو ڈاکٹر وغیرہ پہ چلے جؤ پھر اسس کچھ ٹائم ب آپ پتہ لگ تا ہے کہ اسے کافی گلوکوز کی بوتلیں وغیرہ چڑیے ہیں اور اس کا شریر کا ویٹ بہت لاس ہو گیا ہے سوکھ گیا بالکل پتلا سا ہو گیا ہم دیکھنے گئے اسے ہم نے اسے فلورس وغیرہ بھی دیے ہ
دیکھیے وہی بات ہے کہ جو فاسٹ فوڈ ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں نقصان کر ہی رہا ہے
ہاں جی ہاں جی دیکھو اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ پیٹ میں آپ کے بہت عجیب سے پتا نہیں کچھ کہا انہوں نے کہ مطب بالکل کچھ تلوا کھانے کے چر پھر میں انیں ہو گیا پرابلم
ہاں
تو تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی مت کھایا کرو آپ سوٹ نہیں کرتا اور ویسے سب کو ہی نہیں کھانا چاہیے کافی لوگوں کی کافی لوگوں کے شریر سے سینسٹیو ہوتا ہے تو ہو نہیں پاتا میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ کوئی نہ کھائے دیکھو ٹیسٹ کے لیے دس سینٹ بیس پرسینٹ صحیح رہتا ہے ہ جو لوگ ٹیسٹ سےپر کھا لیتے ہیں نا ٹیسٹ سےپر مطلب ایک ہے دو مسٹ سییر ت آگر کا رہے ہو تو اگر آپ اپر میں کھاؤ گے ایک پلیٹ لےیا دوسری پلیٹ لے تیسری پلیٹ لے تو وہ شریر کے لیے بیسٹ نہیں رہیں گے
اور میں آپ سے ایک بات اور فرمانا چاہوں گی کہ ہم لوگ کو یہ کھانا جتنا ہو سکے کم ہی کھانا چاہیے دیکھیے آپ سے فرمائے باہر کا کھانا جو ہے ہم نے موموز جو ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہم گھر پہ بنا لیں اور گھر پر ہم بنا لیتے ہیں اور گھر پہ ہم کیا کرتے ہیں اس میں کہ تھوڑا سا نا میدا کا نہیں بناتے پورا ہم اس میں آٹا ایڈ کر دیتے ہیں سوجی کا آٹا ایڈ سوجی ایڈ کر دیا گیہوں کاٹا ایڈ کر دیا یا مکے کااٹا ایڈ کر دیا تو ما میں ہم سب مکس کر رہے ہو تھوڑے سے ہیلدی ہو جاتے ہیں پراپر ہیلدی تو نہیں ہوتے بس میدا انہلدی ہوتا ہے اس میں ویجیز ہے وہ ہیلدی ہے اسٹیم ہے تو بھی وہ ہیلدی ہے لیکن جو مدا ہے وہ نقصان کرتا ہے
دیکھو س بتا ہؤوں ہمارے گھر میں نا فری فریش بنتا ہے کھانا جیسے کچھ بھی اب جیسے کہ میں بتاؤںا آپ کو کہ مجھے نارملی ایک آپ کو گوم چاہتا ہوں ہماری امی جان نے ایک بار تورئی گوش بنایا تھا تورئی گوش بناتتی ہے نا
بالکل بالکل
مجق سے ہٹ کے کہنے والی بات ہے پہلے انہوں نے ویجیٹیبلس دھوئی پھر انہوں نے اپنے ہاتھ دھوئے پھر انہوں نے گوشت وغیرہ دھویا پھر انہوں نے اپنے ہاتھ دھویا پھر انہوں نے تڑکا وغیرہ لگایا ہے پھر جو بھی کرا بنایا پھر انہوں نے اپنا ہاتھ دھویا پھر سب کچھ کڑھائی وغیرہ رکھی پھر انہوں نے اپنا ہاتھ دھویا تو اتنے صفائی سے بنتا ہے ہمارے گھر میں اور وہاں پہ ان کو دیکھ لیجیے چل ابھیدھر آ جائییے آپ فاسٹ فوڈ والے کو دیکھ لیجیے وہ جب اپنی شاپ اوپن کرتے ہیں جب اپنی شاپ اوپن کرتے ہیں تب وہ ایک وائٹ کپڑا رکھتے ہیں اور وہ اب تک بلیک ہو جاتا ہے وہ
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
وہ اسی سے ہاتھ پوچتے ہیں صاف بھی نہیں کرتے دھوتے بھی نہیں ہیں پوچتے رہتے ہیں بنائیں گے پہنچیں گے بنائیں گے پہنچیں گے گ
آپ ہاتھ کی بات کر رہے ہیں وہ اس سے ہی ٹیبل پہنچ دیتے ہیں اس سے ہی اپنے برتن اٹھا لیتے ہیں اس سے اپنے ہاتھ پہنچ لیتے ہیں انہیں جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ کام اسی کپڑے سے ہی کر لیتے ہیں
تبھی تو بہت غلط ہے میرے لیے تو جی جی
جی جی ہم بھی سوچتے ہیں کہ باہر کا جتنا ہو سکے ہم کم کھائیں وہی کھانا ہم گھر پہ بنا کے کھا لیں گھر والا دیکے آپ میں کچھ نہ کچھ ملا دیں گے جس سے وہ ہیلدی ہو جائے گا ہم نے آپ سے فرمیا نا کہ ہم اس میں مکے کا آٹا ملا دیتے ہیں میدے کے ساتھ تو وہ تھوڑا سا ہیلدی ہو جاتا ہے گیہوں کا آٹا ملا دیتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا ہیلدی ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم سوچیں کہ ہم پراپر انہلدی باہر کا کھانا ہے ہمیں تو وہ ہمیں نہیں کھانا چاہیے میرے حساب سے تو ہم سوچتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اپنا اوائڈ ہی کریں باہر کا کھانا
میں بھی اوائڈ کرتا ہوں دیکھو میں تو بہت کمی سے کھا ہوں بس ٹیسٹ لنے کے لیے ایک دو کھا لیا تو کا لیا کہہ نہیں سکتے بٹ میں اتنا نہیں کھانا پسند کرتاوں میرے حساب سے تو بہت بےگار لگتی ہو مجھے یہ چیز کیونکہیرے وہ شریر پہ نقصان دیتی یہ تو کیوں نہیں کھیا نقصان دینے والی چیز کو
بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں جو چیز شریر کو نقصان دے وہ چیز ہمیں کم ہی کرنی چاہیے کھانا ہو یا کچھ بھی ہو جو ہمارے شریر کے لیے اچھا ہے ہمیں وہ کھانا چاہیے ہم دیکھیے ایک بات آپ دیکھیں گے جو ہیلدی فوڈ ہوتا ہے وہ اس میں اچھا ٹیسٹ نہیں کرتا اگر آپ کچھ بھی مطلب کرتے ہیں تو وہ اچھا ٹیسٹ نہیں کرتا وہ بہت مطلب اھا عجیب سا لگتا ہے آپ بول گے کہ یرے یہ تو ہم سے کھیا ہی نہیں جا رہا اس میں تو اچھا ٹیسٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اچھا ٹیسٹ ہی نہیں کرتا ہیلدی فوڈ بٹ جو انہلدی فوڈ ہوتا ہے وہ اتنا اچھا ٹیسٹ کرتا ہے کہ بس آپ سوچیں گے میں پھر روز ہی کھاتا رہوں آپ چاؤومین لے لیجیے آپ موموز لے لیجیے وہ اتنے انہلدی ہوتے ہیں لیکن وہ ٹیسٹ اچھا کرتے ہیں
دیکھو ٹیسٹ کے پیچھے ٹیسٹ کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے بٹ ٹیسٹ بڑھیا نہیں ہوتا ٹیسٹ کے اندر ہائجین بہت ہوتا ہے میرے حساب سے ٹیسٹ دیکھو پیسٹ کے پیچھے مت بھاگو اپنا نا ایک سواد الگ رکھو جو آپ نے جیسے کہا نا کہ جو ہیلدی چیزیں ہوتی ہیں اس کا ٹیسٹ تھوڑا کم ہوتا ہے وہ ہیلدی چیزیں ہمارے لیے بڑھیا ہے پروٹین میں بھی اور پوٹین میں بھی ہر چیز میں ہمیں پل کی خال چ ہے
بالکل آپ بالکل آپ صیح فرما رہے ہیں ایسا ہی کرنا چاہیے جی جی
ان میں کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھو انیں نا کئی کئی بار نا کئی لوگوں کو ان میں ک لوگوں کو کیچ اپ ایکسپائر سستی مل جاتی ہیں تو یہ وہ یوز کر لیتے ہیں
جی آپ بالکل صحی فرما رہے ہیں یہ جیسے مال والے ہوتے ہیں ہم بتاتے ہیں آپ وہ تو ہمارا ایک رشتے دار ہے تو وہ مال میں لگے ہوئے ہیں تو جیسے کچھ ایک ایکسپائری ہونے والا ہوتا ہے نا تو جیسے مان لیجیے اس کی ایکسپائری ڈیٹ آنے والی ہے تو وہ سامان اٹھا کے مال سے باہر رکھ دیتے ہیں کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ آنے والی جس کو کو چاہے وہ لے جائے کیونکہ وہ سامان خراب ہونے والا ہے تو وہ بتا رہے تھ ہمیں کہ جیسے ہم سامان باہر رکھتے ہیں تو یہ کھانے پینے والے جو ہو ہوٹل والے ہوتے ہیں یہ ڈھابے والے ہوتے ہیں انہیں کیچ اپ موموز کے لیے کچھ بھی سامان چاہیے ہوتا ہے تو وہیں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ اور بعد میں جا کے بہت م بھر دیتے ہاں جو ایکسپائر ہونے والا ہوتا کیونکہ وہ مال والوں کے لیے کسی کام کا نہیں رہتا
اور اسے ن نیو ہووٹلس میں اسٹور کر لیتے ہیں
چول کر کے پھر ہمیں سرو کر دیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ فریش ٹماٹر کیچپ ہے
دیکھو یہ ان یہ اپنا الگ وہ ہے زون بٹ مے منع تو کر نہیں سکتے
بالکل بالکل بالکل ہم آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے دیکھی بہت زیادہ ویسی چیز ہے ہماری ہیلتھ کو خراب کرنے والی
ہوں
دیکھیے جو سبزی اور ٹھیلے والے ہیں جی جی فرمایں
دیکھو ہم کسی کو روک تو سکتے نہیں
بالکل بالکل س س رہے گ بھی ایک دم صح
میں یہی ہے اس چیز پہ ہم دھیان دیں
بالکل دیکھیے اگر ہم خود کو روکیں گے اپنے گھر والوں کو روکیں گے اپنے بچوں کو روکیں گے تو دیکھیے وہ چیز کہیں تو رک رہی ہے سب کو ہم سمھا سکتے اب جو بات مانے گا دیکھیے اس کے لیے بہتر ہے جو نہیں مان رہا اس کے لیے اللہ اس کی خیر کرے گا پھر ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیے ہم تو بول سکتے ہیں ہر انسان سے کہ دھیان رکھیے
ہوں دیکھو نارمل بات یہی ہے کہ جس طح ہو سک بچوں کو دھیان دےینتی ہے ہے نا اس چیز پہ کہ بچے بھی نہ کھائیں کیونکہ بچوں کو ایک دم دقت کرتی ہے یہ چیز
بالکل ہم آپ کو ایک بات اور بتلاتے ہیں ابھی جب ہاں جو فاسٹ ہوتا ہے نا دیکھیے اس میں تو وہ کتنا پہلی بار تو وہ کتنا زیادہ انہائجین ہوتا ہے جو ہم بتاتے ہیں اب ایک بار ہمارے پڑوسی تھے وہ پہلے ہم سے بتا رہے تھے کہ جو سموسے والے ہوتے ہیں وہ اپنا آٹا اپنے پیروں سے گونونتے ہیں اپنے گھٹنوں سے گھونتے ہیں بتائیے اب وہ سن کے ہمارا اتنا من خراب ہوا کہ ہم سموسے اتنے شوق سے کھاتے ہیں اس میں بھی وہ آٹا اپنے گٹ اپنوں سے اور پیروں سے گونندتے ہیں تو پھر ہم لوگ وہی کھا لیتے ہیں ان کے پیروں والا گھٹنوں والا جو ہمارے شریر کے لیے کتنا خراب ہے مشروم جب کہ اپنے ہاتھ ہاتھ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہمیں تو پتہ نہیں کچھ
دیکھو یہ نا میرے حساب سے تو بالکل بیٹر نہیں ہے میں تو کوشش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے میں گھر کا کھاؤں گھر کا ہیلدی ہے بار کا بالکل بکار ہے میرے مطابق شریر کے لیے بھی اور ویسے بھی
بالکل دیک کہ شریر کے لیے تو بہت زیادہ پریشان کرنے والا کھانا ہے باہر کا
اچھا نہیں ہے یہ
جی ہم آپ کو ایک بات اور بتاتے ہیں ابھی جی ہمارے ادھر ہمارے جہاں پہلے رہتے تھے بہت پہلے تو وہاں پہ پانچ سال پرانی بات ہے یہ وہاں پہ ایک لڑکا روز چاؤمین کھاتا تھا تو کچھ ٹائم تک وہ وہ اپنے گھر سے کام کرنے کے لیے آیا تھا کسی کے گھر تو وہ کام کرنے کے لیے وہاں رکا ہوا تھا اب اس کو کھانا پینا سب وہی لوگ کرنے والے تھے اب اس کو شوق پڑ گیا چاؤمین کھانے کا تو اس بندے نے ایک مہینہ دو مہین لگاتار چاؤمین کھاتا رہا وہ رات کو تیس روپے کی بیس روپئے اسے لگاید دیکھو کم کم پیسوں میں میرا پیٹ بھر رہا ہے اور مجھے کھانا بھی اچھا مل رہا ہے تو بہت خوشی خوشی وہ کاتا رہا کھا رہاھاتا رہا ایسے کھاتے کھاتےھاتے کھاتے اب جو مہمان جس کے گھر وہ رہ تھا ان لوگ کو فائدہ وہ کہ چلو ہمارا فائدہ ہوا باہ کا کانا کھ رہا ہے ہمارا کھانا بچ رہا ہے تو وہ کھاتے کھاتے بچارا اس کو پت نہیں چلا وہ وہ ایسے کرتے کرتے وہ بچارا ختم ہو گیا جب اس کا پوسٹ مارٹم وغیرہ کیا گیا تو اس کے پیٹ میں سے نوڈلس نکلے
ارے بٹ دیکھو میرے مطابق دیکھو میرے ساتھ جناا سب سے بری چیز مجھے چاؤمین لگتی ہے میں نے آج تک اپنے پیسے سے خرید کے چاؤمین نکھائی
ہم آپ ہم بتائیں آپ بھی دھیان رکھیں کہ باہر کا کانا کم سے کم کھیں اور گھر کے کھانے کو زیادہ توجہ
باقی میں آپ سے کہتا تھا آپ سے بات کر کے ہوں مجھے بہت اچھا لگا ہم پھر کئی بات کرتے ہیں اللہ حافظ